ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ہاں پر آپ سناؤ ٹھیک ہو یار ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ سناؤ یار شکر شکر شکر آپ سناؤ اپ آ ٹھیک ہو
جی شکر ابھی گھر میں ہی ہوں
ہکیا کرتے ہو یار
بس ابھی چا پی تو
چائے پیتاب
ہاں چائے پییا بس بیٹھا ہوں اس سوچا آپ کو کال کر لو
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اور
اور کیا آپ سنائیے
کیا پروگرام کچھ ہیں جانے کے لیے آپ اس جگہ پر جانا ہے
نہیں نہیں نہیں آج نہیں ہے
اور نہیں جانا ہے
نہیں نہیں
اچا ایک بات بت یار آپ ٹیوشن جاتے ہو
نہیں نہیں نہیں
کیوں
سیلف اسٹڈی کرتا ہوں خود پڑھتا ہوں
خود پرڑتے ہو آ
جی جی
اچھا اچھا سکول جاتتےے وہ
ہوں جاتا ہوں کام ہی جاتا ہوں لیکن جاتا ہوں
اچھا اچھا اچھا خود گھر میں پڑھائی کرتے ہو آن لائن اچھ بائیک گرمی ہے یا باہر نکلی گے
بھائی گرمی ہی ہے
اچھا اچھا
ہوں
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے
ہوں
اور کچھ سنا یار
آپ سنائیں گے
کیا سننا ہے
جو آپ کو اچھا لگے
مجھے اچھا لگتا ہے مھ بس ایک گاؤں میں اور کچھ نہیں ہے
کیا
بس گھوم رہ
ہاں ہاں گھومنے کے بارے میں ہی بتائیے
ہاں ہاں آج میرا پروگرام شام کو بنے گا میں جاؤں گا دلواڈو
اچھا
ہاں وہاں سے وہ دوسری طرف آئیں گے جہاں وہ حضرت بل سے ملتا ہے وہ روڈ فور شو روڈ وہیں پہ اسی راستے آ جاؤں گا میں
جی
ایک دوست کو بھی ا ایک دوست کے پاس بھی جانا ہے وہ جو رہتا ہے یہاں سرا میں اس کے پاس بھی جانا ہے آج اس کے ساتھ تھوڑا سا کام ہے
جی
ہوں بیٹے کے بارے میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے
جی جی
ہاں اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان شاء اللہ ہو جائے گا اسس مہینے میں ہو جائے گا مت اس کو کسی کمپنی میں مجھ ج آپ
اچھا اچھا اچھا
اچھا اسی کے لیے جانا ہے اس کے پاس
جی
پھر اسی کے ساتھ جاؤں گا برباد
اچھا
حضرت بر کی طرف سے اچھا وہ ضرور ہے فور س روڈ جو ہے نا وہاں سے گزر جائیں گے ہو سکتا ہے اگر ا یہ جو ہے وہاں پہ وہ جو گارڈن ہے مغل گارڈنز ہیں یا ہر ون ہے یا اسے وہ دارا ہے نا دارا نہیں اد رہا ہے نا وہ ادھر ہے وہاں جا سکیں گے وہ پہاڑی پرب جاں پہ وہ کیا کہتے ہیں وہاں وہ جانور پالتے ہیں وہاں
اچھا وہ داچی گام
جی
آپ کو بھی رہے وہاں پہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ داش گا میں
یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ
اچھا
گیا نہیں ہوں میں خود لیکن جاؤں گا
اچھا اچھا اچھا
ہوں
میں ایک بات بتاؤں آپ کو ایک اس میں کالی ہنسی آئے گی اور کچھ نہیں
جی
ہاں پچیس سال پہلے میری جب انگیجمنٹ ہوئی ہے نا
جی
ہاں ہاں پھر جس کے ساتھ ہوئی نا اس کے لیے میں نے شاعری کی ہے آپ وہاں سن گی
جی سنائیے
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اچھا اور سنا یار ماں ٹھیک ہیں بھائی ٹھیک ہیں
جی شکر شکر
محبت کہہ رہی ہے کہ کس کے سھ بات کر رہے ہو
نہیں نہیں نہیں وہ دوسرے کمرے میں ہے
دوسرے کمرے میں ہیں
جی
اچھا اس وقت کیا کر رہی ہو
میں ابھی بیٹھا ہوں
نہیں وہ ماں کیا کر رہی ہے بھائی کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہی ہوئے یا
وہ بستر میں
بستر محب اچھا اچھا اچھا اچھ سو رہی ہے
جی
سوا گیارہ تو بج گئے ابھی وہ سوئے رہے ہیں
جی
ز غالط بات ہے
ہاں
اس کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا بھائی ہیں وہ ہے انجینئر اس کو اس وقت اٹھنا وہ اس وقت باہر جانا چاہیے تھا دس پندرہ کمپنیاں ہیں یہاں پہ ان کے پاس جانا ہے ریزوم ڈالنا تھا وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے اس کو خود کرنا چاہیے
ہاں
نہیں تو اگر اس نے بابا پہ ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر مجھے ہی جانا ہے نا لیکن اگر وہ خود جاتا تھا اچھا رہتا تھا
ہاں
اس کو بولنا ہے اس کو بولنا ہے خود بولنا ہے بھائی بھائی آپ کےم نہیں جاتی ہو رجم ڈال اور یہاں بائی آن لائن دیکھیں گے کہاں کہاں کس کمپنی میں کیا ہے وہاں پہ ڈالیں گے ریزوم
ہوں
ہمت چلے گا گھر میں بیٹھ کر کچھ نہیں چلے گا
ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے
ان شاء اللہ مجھے پتہ نہیں ہے ایک ہفتے کے اندر مجھے ہو سکتا ہے میں کہیں مت جاؤں گا کسی ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا انشاء اللہ میں آپ کو فون کروں گا فون پہ بتاؤں گا کیا ایاہ میرے ساتھ
جی جی جی
ٹھیک ہے کسی اسپاٹ پہ جائیں گے جہاں اچھی جگہ ہے اور وہاں میں آپ کو لے جاؤں گا جو اننت ناگ ہے نا اننت ناگ
ہوں
آپ کو پتا ہے اس کو کیوں اتنا کہتے ہیں
نہیں نہیں
اننت ناگ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جو ناگ ہے نا وہ سب سے س سے زیادہ کشمیر میں وہی اننت ناگ میں ہی ہے
اچھا
ہر جگہ پر جس جگہ پر بھی جائیں گے وہاں سے ناگ نکلتا ہے آپ جائیے کوکرنا کوکرنا اس کو کہ کے کہتے ہیں یہاں وہ سننے میں آیا ہے سننے میں آیا جو مرغا ہے نا مرغا اس کا جو پنکھ ہے نا پڑ پڑ اس کا یہ اس نے کسی ط پانی نکلا ہے ٹھیک ہے نا
ہاں
یہ صحیح بات ہے یہ غلط بات نہیں ہے لیکن لوگوں نے یاد رکھی ہے کو کہنا کہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں
جی جی
لیکن اننت ناگ ٹاؤن ایریا میں وہاں ہے شیر باغ
جی ج
شیر باغ وہاں پانی بہت نکلتا ہے
ہوں
ایک دن مجھے ا میرا بیٹا بہت سال ہو گئے میرے خیال میں بارہ چودہ سال ہو گئے اس میں کش بھی ہو گئی ہے
جی
ہاں کچھ بھی ہو گئی ہے تو پھر میں نے کیا میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لیا تھا یہاں اس وقت ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس کا نام بہت بڑا تھا ڈاکٹر کیسر وہ سکن کا تھا اس نے اس کو بہت علاج کیا کیا تھا میرے خیال میں چھ سات مہینے میں اس نے اس کا علاج کیا تھا
جی
پھر وہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن میرے والد صاحب جو ہے تھے نا میرے والد صاحب تھی
جی
وہ حکیم تھے
جی
وہ بچپن میں ہمیں کچھ کچھ نا باتیں کر رہے تھے کہ حکمت کے بارے میں کچھ کچھ جانکاری دیج چاہے
ہاں
پھر میں نے کیا کیا تھا اسلام آباد میں میری کچھ دوست ہیں میں نے ان کو فون کیا تھا ان نے بولا اس کو لوگ یہاں پہ اننت نگ میں میرا نام اس کا نام ہے ولی جلانی ہے اسی کے پاس گیا تھا ہم پھر وہاں سے نکلے ہیں ہم اس کا جو چچرا بھائی ہے اس کا نام ہے محسن وہ آئے میرے ساتھ شیر باغ لے گیا پھر میری بیٹی میرا بیٹا جو ہے نا دو دن وہاں رہ گئے ہم
جی
وہ دو تین بار کم سے کم دو دن میں اس نے چھ سات بار وہاں نہا لیا
اچھا
وہ خش صاب ختم ہو گئی شیر باغ میں جو پانی ہے نا اس کی وجہ سے وہ کشل ختم ہو گئی
سمجھ آ گیا سمجھ
سے نہیں آیا تب سے نہیں آیا پھر میں کیا کر رہا تھا تھا ہر سال میں اس کو لیتا تھا چشمہ شاہی
جی
چشما شاہی میں بھی اس وقت پانی نکلتا تھا بہت آج بالکل کم نکلتا تھا لیکن اس وقت بہت نکلتا تھا پانی
جی
ہ ہفتے میں دو بار تین بار میں اس کو ہر سال لیتا تھا ہر سال لیتا تھا اسی پانی سے اس کو نہا لیتا تھا شکر الحمد للہ اس پانی میں بہت شفا ہے تب سے سے کھجلی وجلی ختم ہو گئی سب کچھ ہو گئی تان پانی نکلتے کہ وہ سکن خراب ہوتا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ وہاں پہ کیا یہاں یہ کیا اننت نگ ہے نا یہ بہت خوبصورت ایریا ہے بہت خوبصورت ہے جگہ بھی بہت اچھی ہے دیکھنے لائق بھی جگہ ہے آپ سپین میں ج کلگام میں جاں کلگام میں آری بل ہے شپین کا راستہ ہے وہاں سے الیبل ہے ایک ٹور وہاں لوگ زیادہ جاتے تھے آج پتہ نہیں جاتے تھے کہ نہیں ہے
تو وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے کہ وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ دیکنے لائق ہے وہاں سے دیکھتے تھے ہم ایک بار میں شپین میں تھا میرے ساتھ پتا نہیں کون تھا
جی
یہ پت نہیں تھا کو میرے ساتھ تھا یہ بچا تھا میرے ساتھ پھر میں نے اس کو وہاں سے لے لیا تھا وہیں پہ دیکھنے ل وہ بہت اچھی جگہ ہے
اچھا
بہت اچھی جگہ ہے لیکن وہاں تو وہ کھلا ہے دھوپ وہاں بہت ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم اگر ہم گلمرگ میں بھی جائیں گے نا
وہاں بھی دو بہت ہیں بیھ کے لیے جگہ نہیں ہے تو پھر اگر ہم بیٹھ لیں گے تو جانا پڑتا ہے پہاڑی بھی جنگل میں جانا پڑتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں وہاں یہ وہ کھلا ہے لیکن اگر ہم پہلگام جائیں گے وہاں اگر کھلے میں بھی بیٹھیندی ہے
کھلے میں بھی اچھا لگتا ہے
جی
اتنی وہاں جو ہوا ہے وہ بہت اچھی ہے
جی جی
اس لیے مجھے زیادہ سے زیادہ پہلگام ہی مجھے پسند ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں
کیوں کیا کام ہے کچھ
جی جی کام ہے کام ہے ٹھیک کام آئے تو میں اگے ختم ہوا تو میں ابھی بات کروں گا ٹھیک ہے السلام علیکم
اھ السلام علیکم